السلام علیکم بھاجان
وعلیکم السلام کیسے ہو
ماشاء اللہ کو اللہ کا شکر ہے جناب سب خیری رہتےے
جی جی ہمارے طر بھی سب خیریت
ماشاء اللہ اللہ ک کا سکر بھای جا ن
آج بھائ جن نا ہم بات کریں گے دوستی کے بارے میں ہے نا دیکھو
جی جی
ہمارے دوستوں کے بارے میں بھائی کیا ہوتا ہے ہم شورو سے جب اسکول جے ہیں نا اسکول ٹائم پہ جاتے ہیں یا کالج ٹائم پہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دوست بن جاتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے آج کل بہت دوست تھے ہمارے تو بھان دیکھو دوستی دوستی تو ہماری ایسی ہی ہے ماشاء اللہ دیکھو گیری ہے نا جب کوئی سمسیا آتی ہے تو پورے کھڑے ہو جاتے ہیں دوست آج کل کے دوست کیا ہوتے ہیں کہ دیکھو جو ہمیں یوز میں لے کے چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیکھو کسی سے لڑائی ہو رہی ہے کسی سے جھگڑے ہو رہے ہیں ہے نا تو اس میں دیکھو ساتھ چوڑنے والے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ تو وہ دوستی تھوڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارا دوست ہوتا ہے تو یہو دوست ہی جہاں تک رکھو آپ پڑھائی تک ماشاء اللہ دیکو اگر آپ ڑھائی کرے ہو تو آ کے دوست اچھے ہوں گے نا توپ پڑھائی بڑے کرو گے اگر آپ آپ کے دوست بگڑے ہوئے ہیں تو دیکھو وہ تو پڑ ہی نہیں رہے پھر آپ کہسے پڑھ لو گے آج کل دیکھا ہوگا آپ نے میرا دوست ایک جی میں آپ کو باتا ہوں میری ایک اسٹوری کہ میرے ایک دوست تھ جو دیکھو گھومنے کے آیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماشاء اللہ دیکھو کسی نے اٹھایا نہیں اس کو تب من پ اتنی پبلک اگٹیو رہی بھائی جان وہاں کہ سب نے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہے نا تو ایسے نہیں ہے اس کو ہاسپٹل بھرتی کرا دے اس کو اٹھا کے پانی پلا دے نہیں کچھ نہیں کرا سب ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں کو انسٹاگرام پہ ڈال رہا تو بھائیانا ہم گئے تو ہم نے اس کو کس پہ ایمبولینس بلائی ایمبولینس میں اس کو بھرتی کروایا تو بھائیان ماشاء اللہ دیکھو بچ گیا ہو اگر ہم آھا گھنٹے لیٹ ہو جاتے نا تو ختم ہو جاتا بھ جن وہ مر جاتا تو بھائی جن دیکھو دستی ایسے ماشء دوستی اچھی ہوگ کیونکہ دوستی ہی کام آتی ہے ہما ٹائم آپ کو تو کون دے سکتا ہے آپ کو دوست دے سکتا ہے نا
بالکل بالکل ہاں جی آپ نے بالکل صحیح بولا دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اس کو ہمیں بہت سنبھال کے بہت پیار سے اور بہت شدت سے نبانا چاہیے دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سکھ دکھ میں کام آئے ہمارے خوشیوں میں شامل ہو اسے ہم دوستی کہتے ہیں
جی
اور اور یہ نہیں کہ ہم کو بس جب ی کام پڑے تبھی ہم دوست کو یاد کرے ہم دوست
جی
کساس ہر شام صبح اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے ہر مصیبت میں پہلے دوست کو یاد کرتے ہیں تو یہ دوست بہت خوبصورت رستاہ ہے
جی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آج ہمارا دوست ہے ہے نا ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں تو ماشاء اللہ دیکھو ہماری ادب کرتا ہے اس کی ب ن ہم میں راکھی باندتی ہے تو دیکو بھیا دو سو ہماری اتنی گہریج چاہیے کہ ہمارے مصیبت میں ہمارے دوست کام آئے آج کل کے دوست کیا ہوتے ہیں کہ سب نا مصیبت کے ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں منہ دکھا جاتے ہیں وہ
جی جی
آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایمرجنسی کام ہوتا ہے میں ارجنٹ کام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا دوست سامنے نہیں ہوتا اگر پکا دوست ہوگا نا ہمارا تو ماساءلہ ہر دوست
جی
ہر بیماری میں ہر سکھ دکھ میں ہر کام آئے گا آپ اگر کوئی ہمارا کام آتا ہے تو
جی جی اور دوست اور میرا ایک کہنا ہے کہ دوست بھروسہ اور عزت بہت ضروری ہوتا ہے
اللہ دیکو بھائی آب فیملی کے ممبر کی طرف مانتے ہیں ہم اس کو اگر دوستی کرتے نا تو ماشاء اللہ دیک آ اپنا گھر کا ممبر ہوتا ہے نا بھائی ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کے مانگتے ہیں اس کو
جی جی ایک دوسرے کا
منوج جی س تو کم لگالے جی ماشاء اللہ بتاؤ
آپ کے پیچھے سے بہت زیادہ آواز آ رہا ہے
رہ دو بھ جی بھائی جان بولو بجار
تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے کبھی بھی ضرورت پڑے تب اور کسی دوست کے غلط راہ پر نہیں چلنا چاہیے ہم کو اس اس کو صح راہ پہ چلانا چاہیے اس کو غلط طریقہ سکھانا نہیں چاہیے صحیح صحیح اور آپ جی جی بولیے
تو ہوگا دیکھو ہمارے دوست تو اچھے اگر ہم اچھی روشنی کریں گے نا تو ماشاء اللہ دیکو اچھے دوست ملیں گے ہمیں کر کے آ نے دوست دیکھے ہوں گے کہ کوئی نلی دیتا ہے ہے نا کوئی کیسا دیتا ہے کورار رہتا تو بھ دیکھو اگر ہمارا دوست صحیح ہے نا تو ہم بھی صحیح ہے اگر ہم دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں گھومنے جاتے ہیں تو دیکو ہمارے دوست کو کوئی لڑائی کر رہا ہے تو ہمیں سمجھانا چاہیے پہلے تو پہلے پیار سے سے کام لو کہ بھائی لڑائی میں کر کوئی آدمی چلو کے بھن کیا ہوتا ہے کہ دوست لڑائی کرتا ہے پھر فون کرا کرا کے اتنے دوست بلاتا ہے وہ کہ ماشاء اللہ دیکھو لڑائی کرنی ہو بتا ہے آج کل کے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوست نہیں ہے آج ایک لڑکے کے کم سے کم سو دوست رہتے ہیں
جی جی میں بھی اس بات سے ایک دم اتفاق ہوں
جی
اچھی دوستی جیسے محبت بڑھاتی ہے بھروسہ دلاتی ہے اور ایک دوسرے ہمیشہ ایک دوسرے کو ہم ہمیشہ کام آئے اور مصیبت پہ زیادہ تر کام آئے اور کبھی من اپنا کوئی بھی دکھ درد بانٹنا نہ ہو تو ہم دوست کو پہلے بانٹتے حب سے میں دوست کو پریوار کے ایسا ٹریٹ کرنا چاہیے
آپ نے دیکھو بھائی جان دیکھو اگر ہم دوستی کرتے ہیں نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہمارے گھر کے ممبر کچھ ار دوست ہمارے لیے کام کر رہا ہے ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے ہمارے ماں باپ ابھی آپ کہیں جا رہے ہو اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو دیکھو ہمارے دوست ہی کام آتا ہے دیکھو ہمارے گھر پر آ کے ہماری سمیاں کو ہمارے ماں باپ کی سیا ان کا حل کرتا اگر موقعے پہ نہیں ہو تو آپ کا دوسیی کام آ سکتا ہے نا وہ دوستی رہتی ہے وجن لیکن ماشاء اللہ آپ کے میں نے دیکھا میرا دوست ہے ہے نا تو کوئی اچھے بھی ہے کوئی برے بھی ہے تو دیکھو بھائی جان برے کے سات میں رہتا نہیں ہوں اچھے کو رہتا ہوں بھائی دیکھو کبھیمسیا ہو جاتی ہے میں پیسے لین دین میں مطلب جیسے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا دوست کو تو آج کل کا زمانہ ہے یہ بھائی جان کہ دوست پہلے پیسے لیتا ہے بعد میں لینے کے ٹائم پہ وہ جڑا ہوتا ہے اپنے اگر ہم بال
جی جی کافی
ہیلو ہیلو
امام بولو
میں کہہ رہا ہوں کہ کافی آج کل کے رشتے دوستی ناتے پیسے سے بگڑ جاتے ہیں ہم پہلے پیسے دیتے ہیں اور اور پیسے جب لینے جاتے تو اس سے رشتے ناطے خراب ہونے لگتے ہیں
جی ماشاء اللہ
یہ ساری باتوں پہ ہم کو غور کرنا چاہیے اور ایسا کبھی دوستی میں تقرار اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے ہے کیونکہ دوستی دو دوستی ایسا چیز ہے جو نا بڑھاپے تک کام آئے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا ہمیشہ مدد کرے گا
جی ماصل آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جانا آج ہمارے گھر میں تین بہائی دیتے ہیں تو تینوں بھائی کی بنتی نہیں ہے آج کل کیوں نہیں بنتی سب پیسوں کے لیے لیتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج ہمارے باپ ہمارے باپ کے پاس ایک مکان ہے ہمارے پاپا کے پاس ایک مکان ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بھائی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بٹوارا مانگتے ہیں تو دیکھو بھ جان
جی
باپ آپ بٹوارے بھی کر رہتے ہیں لیکن بے نہیں بولتے ماں باپ سے آج کا زمانہ یہ ہے بھائی جن دیکو آج کل کے زمانہ یہی خراب ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کے ممبر ہوئے ہمارے گھر کے فیملی ہوئے ہمارے چاچا بابا یہ ہوئے تو بھائی جان کیا ہے ان کو نا ان چیزوں کے ادب نہیں ابھی ان کو ان کا کیا آپ پیسوں کا ویوہار ہمارا ویوہار کون خراب کرتا ہے آپ پیسے ہم کسی کو پیسے ادار تو دیکھو بھائی جان ہم جب ہماری لینے کی مرجی آتی ہے نا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں تیرے پریوار کے ہیں تو بھائیان دیکھو اس سے دوستی جدھر سے پریوار والوں کے سھ چھوٹ جا ہے ہمارا کیوں چھوٹتا ہے ان چیزوں سے چھوٹاتا ہے بھ جن
جی بالکل میں بھی اس بات سے ایک دم متفق ہوں
جی ماشاء اللہ
اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی دوستی میں ایسا غلط فیملی کبھی ہو جائے کبھی کچھ انبن ہو جائے کیا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اسے ہمیں کلیئر کر دینا چاہیے اس کو من کے اندر نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اس سے رشتے رشتے ناطتے خراب ہو جاتے ہیں اور ایسا کبھی لگتا ہے کہ ہمیں دوست سےغلی ہوا ہے میں نے غلطی کیا تو دوست سے معافی مانگ لینا چاہیے اس سے کوئی بافی مانگنے سے کوئی چھ چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا اور دوستی خراب نہیں ہوتی ہے
جی تو بھ ان چیزوں سے دیکھو گر ہم سے کوئی غلی ہوتی ہے تو ہم بڑوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہماری غلطی ہے نا تو بڑا معاف بھی کر دیتا ہے لیکن ہم جب اس کے سامنے کوئی غلط بات بولتے ہیں یا کچھ شبد بولتے ہیں تو بھائیا دیک کو بڈے بھی ہمیں معاف نہیں کرتا پھر ہمیں مار سکتا ہے وہ دیکھو اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو دیکھو کچھ ہمیں کوئی روکے گا نہیں ہمیں کوئی ٹکے گا نہیں اگر ہم آگے ہو گغلط کرتے ہیں تو ہمیں کوئی چھوڑتا نہیں ہے بھان اگر ہمارے دوست بھی ہے نا اگر دوست غلط کرے گا تو آپ دوستی کااتھ تھوڑی دو گے س کا ساتھ دو گے نا آپ
بالکل بالکل دوستی ایسا کرو کہ غلط صحی سب چیز میں ساتھ دے اور جہاں غلط ہے وہاں پہ سب سمجھاائے وہاں پہ ہم کو سمجھا کے اس اس جگہ پہ ہم کو سمجھا کے سمجھا بوجھ کے ادھر سے ہم کو صحیح سلامت سے باہر نکالیں اور دوست سے دوستی سے ہمیں کبھی بھی ا کوئی بھی تکرار کوئی بھی غلط
جی ماشء اللہح اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے ماشاء اللہ دیکھو اجان یہی ہماری دوستی دیکھو داد ہمیں دوستی اچھی کرنی چاہیے ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے بھائیان آپ سے بات کروں مجھے
اللہ حافظ